ہیلو
ہاں ہیلو کیسی ہو ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے آپ نے مجھے جو اچھا آپ نے جو مجھے چاٹ بھیجی تھی نا اس دن
ہاں
ہیلو آپ نے جو چا بھیجی نا بچے کو جو چھ مہینے کے بعد کی ڈائٹ ہوتی ہے بچے کی وہ چارٹ بھیجا تھا اور کوئی ہے چارٹ جس سے میں فالو کروں اپنی بیبی
ہاں میں تمہیں بھیجوں گی وہ چاٹ ہاں
ہاں اس پہ تھے نا میشز کیا ہوا پٹٹو ا اور
ہاں وہ سب بھی دیا کرو نا اس اس سے اس سے عادت ہو جائے گی سب کھانے کی تو بتائی تم کیا تم لاؤ نا وہی وہ چوسنے والا جو میں نے تمہیں بولا میں لاؤں گی خود ہی اس کے لیے وہ
اچھا ٹھیک ہے
اس میں دیکھو پتہ ہے اس میں اس کو چد ہوتے ہیں نا
ہاں وہ لایا اس کے بابا نے اس
اس میں پتا کیا کیا کرو وہی ایپل تھوڑا سا ابالا کرو وہ تھوڑا سا ٹکڑا اس پ ڈالا کرو اور اس میں ڈالا کرو کیرٹ ڈالا کرو اس میں یہی سب کچھ ڈالا کرو پاپایا ڈالا کرو بینینا ڈالا کرو یہ اسی کو چوستتی رہے گی اور
ہاں میں نے اس کو ایک بار اس میں بنناا دی ہے لیکن اس کی جو اس کو ہو گئی نا پھر سردی زکام اس کی چیسٹ بھی خراب تھی نا تو اسی وجہ سے
کوئی ٹینشن نہیں ہے بوائل کر کے دیا کرو نا ن ہوگ
اچا اگر میں اس کو ایپل دوں بوائل کر کے تو یہ چیسٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی کی سےے
نہیں نہیں بوائل کر کے دیتی ہوں نا اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے بوائل کر کے کہ اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے وہ کھا سکتی ہے آرام سے
تو ٹھیک ہے میں اس کو لا کے دوں گی ک میں ابھی لاتی ہوں باہر ہے فروٹ سیلر میں ایپل لی ہوں آج میں اس کو ایپل دوں گی
ہاں ایپل کو بوائل کرو چک ڈے کو پھر اس کو اسی میں ڈالو پھر ہاتھ میں تو یہ پھر اسی کو چوسے گی
ہاں میں لاؤوں گی
دودھ وغیرہ پیتی ہے دودھ وغیرہ پیتی ہے
دیتی ہے دودھ دیتی ہوں میں پیڈر لیکن آپ ڈاکٹر نے کہا پیٹر کام کرو اس کو ڈائائیٹ دو یہ کمزور ہے
ہاں پیڈر مت دو اس کو کھانے میں ہی کچھ دے دو دال وال بھی دیا کرو میش کر کیک
ہاں اس کو لوز میں موشن تھی ورنہ میں اس کو دال دیتی گلیا دیتی ہوں اس میں تھوڑا سا ہاں یہ ہے نا کمزور اس سے وزن بڑھے گا اسی لیے میں اس کو دلیا دیتی وں یہ ایک دو چمچ کھاتی ہے پھر نہیں کھاتی ہے
ہاں اب لے کے آنا ہے اس کو اس کی یاد آئی ہے سب کو اب کب آؤ گی اس کو لے کے
ہاں اس کے نانا نانی بھی کہتے تھے کہ آپ کب آئی آؤ گی پچھلی بار عید پہ آئی ہو چھوٹی عید پہ
ہاں دن بھر بھی دن بھر آتی ہو صرف رات کو تو آتی ہی نہیں ہے اس کو لے کے
ہاں تھوڑی پروابلم تھی نا یہاں پہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے ماموں تھے نا بہت بیمار تو
فرق ہے لیکن اتنی فرق نہیں ہے تو ان کو اس کی اسی کی ہی ٹینشن ہے تو اسی میں سب تھے میں نے سوچا اگر اس ٹائم میں آؤں گی مائیکے تو غلط ہوگا
ہ اور تمہاری اسس بہن کو دی م سری بہن کو چھٹی ہاسپٹل سے جو بیمار
ہاں اس کو ملی اس کو اس کو پرابلم ہو گئی تھی پھر اس کو ایڈمٹ کیا ہاسپٹل میں آپ
ہاں ہاں کل ماما بھی جا رہی تھی اسی کو خبر لینے لیکن لن پھر ہم نے راستے میں دوسری ماسی کو اسے کیانے اس کو
ہاں آپ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ کو کمپلیٹ ریسٹ کرنا ہے کیوںکہ اگر آپ ریسٹ نہیں کرو گی تو پرابلم پھر سے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو آٹھواں مہینہ چڑھا ہے تو اس کو بہت گ فل رہنا ہے پہلے بھی پہلے بھی اس کے دو ہاں اس کی پہل جو ڈیل ری ہو گئی بیٹیاں ہو گئی تو مر گئی تو اب اللہ اس کو اچھے اچھا بیبی دے چاہے بیٹی دے یا بیٹی بیٹی دیا بیٹا مگر ٹھیک ہے ٹھیک ہےھیک کیونکہ سواتدا سب کچھ ٹینشن ہے لیکن سب دعا کر رہے ہیں دعا سے تو تقدریں بدلتی ہے دعا سے تو سب کچھ بدلتا ہے ہے نا
ہاں پھر ہم کل جب ہاسپٹل ہم نہت گئے پھر ہاسپٹل پھر ہم گئے ا تھے ادھر سوورانا
اچھا ا پھر آپ واپس آئی اب گئے تھے
ہم گئے تھے ادھر ہم کہاں گئے ہم مل اسٹاپ پہ تھے تو ہمیں لگا ہم جائیں گے ایل ڈی ایف خبر لینے پھر کیا میں نے ماسی کو فون تو اس نے بولا نہیں اس کو چھٹی دی پھر ماما نے بولا چلو ہم ادھر سورا جائیں گے
اچھا پھر آپ واپس آئی
پھر ہماں پھر ہم سوبا گئے ادھر پر تو پھر وہاں پہ ماما نے اتنا رویا ننیی حال دیکھ کے وہاں سے سارے مر گئے ماں م وہ اتنا رو رہی تھی
اچھا راپس گرمی میں اس کا حال آپ کی مماں کا حال تو خراب ہی ہو جاتا تاگرنی میں ہےا
رویا وہاں سوور رہا جب اس نے وہ دیکھا مکان بولا کہ مجھے مار گئے ماموں چھوٹے چھو اس نے اتنا رویا اسے چپی نہیں کی
آپ سوب رہا ہے ایک پھر
ہاںاں ہم گئے تھے نا پھر وہیں سے مل اسٹاپ سے ہم پھر گاڑی کو چڑھے ہم سورا گئے پھر ماما چلو میں سوورائی جاؤں گی اب میں نکلی ہوں لیکن وہاں اس نے اتنا رویا مکان وکان دیکھ کےہ
آپ پانٹی کے گھر گئے
ہاں آنٹی کے گھر گئے تھے ہم
وہ بھی فھر ائی
ہاں وہ بھی رو پ اقر بھی تھی وہاں پہ منہا تھی
کیا ہو گیا ہمارے نانی حال کو ہمارا نانی حال کتنا اچھا تھا
وہ نہ کہ یہی کل ماما بھی رو رہی تھی اس نے اتنا رویا چپ ہی نہیں
ہم ہمارے نانا ہمیں ہمیں لے جاتے تھے وہ آتے تھے پھر لے جاتے تھے نانییاال پھر وہ بھی مر گئے سب مر گئے وہاں پہ آ ب ک اب ایک ماموں ہے اللہ اس کی حفاظت کرے
ہاں وہ لوگ بول رہے ہیں نا ہم بیچیں گے وہ مکان تو وہاں پہ وہی بات ہو رہی تھی
کتنا پیارا نانیی حال تھا ہمارا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہیں آؤں گا مجھے یہاں دل نہیں لگے گا میں واپس جاؤں گا اپنی بگار یہاں نہیں آؤں گا انہوں نے پہلے سے ہی وہ چھوڑا تھا نا جو ماموں
ہاں ہاں وہی
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچیں گے وہ مکان
ہاں وہی سنا میں نے کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم بیچیں گے وہ مکان
ہوں
ون نا دیتےے اس آنٹی کو تھوڑا سا اس کو بچاری کووورت تھی بچاراری ب وہ غریب ہے وہ وہ وہ وہی بول رہی تھی وہ ا رو رہی تھی بول رہی تھی مجھے مجھے ہی کرتا تھوڑا سا مدہ دیتا وتا کچن وچن وہ پھر بچاری رو رہی تھی
ہاں اس کا سامان ہے اسی گھر میں اس کے تو دو ہی کمرے ہیں اگر وہ مکان بیچیں گے تو وہ کیا کرے گی اس کو تو بہت پرابلم ہو جائے گی
س بڑا بھی ہے ماہوں بھی ہے اس کو بھی شادی کرنی ہے
وہ تو الگ بات ہے فی الحال تو اس کا جو سامان ہے نا وہ تو اسی مکان میں ہے اگر وہ بھیجیں گے تو یہ کہاں جائے گی کہاں رکھے گی وہ سامان
وہی نا بولتے نہیں اس کا اس کا ساتھ لے کے بیچیں گے
ہاں
اس کا ساتھ لے کے بیچیں گے یہ
ہاں ہاں ان کو چاہیے کہ تھوڑا جو اس کے اس مکان کے جو ایک سائڈ ہے نا جو اس کے سائڈ سے ملتا ہے تو وہ چھوڑ کر باقی بھیجنا چاہیے
ہاں بچاری کو
کیونکہ اس کا تو پرابلم ہوگی یہ کیا کر سکتی ہیں بچاری
پھر میں نے اقرا کو بھی کل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دی
اچھا کیا میں نے اس کو بولا کہ آپ یہ کرو
ہاں
کیونکہ اس کو بھی بہت ضرورت ہے اس کو بھی بہت ضرورت ہے بچوں میں اس کو بہت خرچہ آتا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پیسے ہی نہیں ہیں دودھ کے لیے تو میں نے
ہاں میں نے اس کو پھر دیا اس نے مجھے بولا مجھے دے دو یہ چڑھا کے پھر میں
اچھا کیا اچھا کیا اچھا کہ اگر یہ غریب ہی لوگ کریں گے نہا غریب جو بہت سی لڑکیاں ہیں غریب جن کو ضرورت ہے انہیں کے پاس اگر یہ ایپ پہنچے گی نا تو وہی کچھ کما سکتے ہیں تو اللہ جنہوں نے یہ رکھا ہے ان کی بھی حفاظت کرے اور ہماری بھی ہے نا
ہاں ہاں
تو اچھا کیا اس کو دیا اس کو بہت ضرورت ہے
ہمیں پاور ہی نہیں ہے ہمیں لیا پاور اتنی زیادہ گرمی ہے میں کیا بولوں تمہیں
کہا تھا آپ کام کرو یہ ایپ آتے ہیں تو اس نے کہا مجھے ٹم نہیں ہے مجھے بچے اٹانے ہوتے ہیں وہ سکول گاڑی سے آتا ہے نا
بچے چھوڑو اب وہ دن بد پھر وہ پارسل ڈالتا ہے نا بچارا
ہاں اس نے کہا اس سے کہا مجھے ٹائم ہی نہیں ہے یہ فار ایور مت چلے گا تو میں کیا کروں گا بیس بیس میں کیا کروں گا پھر گاڑی نہیں چھوڑ سکتا
کے لیے اچھا ہے پارٹ ٹائم میں ہاں
ہاں لیکن اس کو بہت ضرورت تھی اس کو بہت ضرورت تھی بڑا کو
کس پہ ماما اور کیا ہم نے نہیں ابھی نہیں ہم پریشر ٹھیک کروا رہے تھے
اچھا یہ پکایا کیا تھا
ہم نے ہم نے کیا ہم نے ساگ پکایا تھا
صاف پکایا تھا مجھےا ہم نے آج ساگ لایا میں نے اپنی ماما کو بولا آپ ساگ لاؤ ہم آج وہی پکائیں گے میںیری مطلب مدروں گی آپ کو
ہ کک مز آتا آ نس سگ کشمیری لوگوں کا فیوروریٹ ہوتا ہے ساگ وہ کہ کہس ہاں
میں اس کو بوچی سات سو لگے پریشر ٹھیک کروانے کو
یہ غلط کیا اسے بہتر تھا نیا ہی لانا تھا
دو تھے نہا دو کولا گے سات سو
اچھا توفھر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے پ دونوں پریشر س آسو کہ
ک س سیٹ ہی نہیں نکلتی
جب میں پچھلی بار آئی نا تو آپ نے بنایا کھا وہ چکن چکن یاد ہے تو جب پھر سے آؤ گے تو وہ پھر بناؤں گی
ہاں آپ بول رہا نا مجھے جب آؤ گی میں رکھوں گی اس دن بنا کے
ہاں مجھے نا اس کی ریسیپی بھی دینا میں نے پھر تنویر صاحب کو بولا کہ حفسہ نے اتنا اچھا چکن بنایا اس نے کہا آپ نے کیوں نہیں لایا میرے لیے بھی تھوڑا سا میں نے کہا جب وہ نیکسٹ ٹائم میں جاؤں گی تو میں اس کو بولوں گی وہ پھر سے
س میں زیادہ بناؤں گی تو پھر لینا
ہاں جس دن میں پھر گھر واپس آؤں گی نا اس دن اب بنانا پھر میں یہاں بھی لاؤں گی ار وا کے پاپا اروا کے بابا بھی کھائیں گے اس کو پسند ہے اس طریقے کا چکن جیسے آپ نے بنایا تھا وہ ک
ہاں میں بناؤں گی وہ ب رہی تھی اور جو میں اب بھی آؤں گی لیکن ابھی تک آئی ہی نہیں اس نے بولا مجھے کب کا میں آٹو کا ویٹ کر رہی ہوں ابھی آئی نہیں ہاں ہاں اسے بولا تھا مجھے گیارہ بجے ج میں آٹو کا ویٹ کر رہی ہوں
اچھا نہیں وہ آئے گی گھر کا کام ختم کر کے آئے گی اس کو پہلے کام ختم کرنا پڑتا سسرال میںیر تو پہلے کام ختم کرو پھر جاؤ ہوں کیونکہ واپس پھر آنا ہے نا ایسے ہی مت چھوڑ سکتے ہیں گھر پہلے کام وام ختم کرے پھر جاتے ہیں میں جب میں میں کیا آتی ہوں پہلے میں سارا کام کرتی ہوں یہاں
کو نا فاطمہ بھی ابھی نہیں آئی شاید وہ آج نہیں آئے گی وہ آج گھر جاتی ہے نا سنڈے کے دن
ہ تو آپ کو فون کرنا تھا نا اسے کہ وہ آئے گی
ارے وہ مجھے لڑائی لگا کے بیٹھیے مجھے لاؤ وہ کھیلنے والا چھوٹا سا لیپ ٹاپ مجھے لاؤ لیپ ٹاپ
اچھا تو ل
آب میں لاؤں گی مجھے چ نا پرسوں سے تھوڑا سا ٹینشن تھا